ہیلو وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالی آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے اور کیا کر رہی ہو
میں جھاڑو دے رہی تھی آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی وہی کام کر رہی ہوں ہمارے پاس اور کوئی کام تو ہے نہیں
یہ اتنا ہی بزنس ہے
ہاں چائے تو کب کی پی
آ پھر سے بھوک لگ گئی
نہیں مجھے تو نہیں اگر میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی مجھے نہیں لگتی بو
میں س دو روٹی کھا کے بھوک
نہیں مجھے نہیں لگتی ہے میں تو صبح زبردستی مطلب ایک روٹی کھاتی ہوں
نہیں میں دو کھاتی ہوں اگر مجھے کھانا مت ہوگا لیکن روٹیاں مجھے ہونی چاہیے
نہیں میں تو ویسے نہیں کھاتی میں اد جو مطلب انسان گھر پہ بڑا ہوتا ہے نا پھر سب کو پروستا ہے وہ یہ اس کو کھایا نہیں جاتا ہے مجھے وہی ہوتا ہے
آپ کھانا وانا ابھی دیتی ہو ا ا بھی ہے نا
ہاں اور کون دے گا
چلو کوئی بات نہیں اور من من لاگ گیا ادھر
ہاں ہمیں تو لاگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم نے شفٹ کیا ہے
سچ میں
الله کی قسم
کچھ یاد ود مت آتی ہے
کچھ بھی نہیں مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے شفٹ کیے اصل میں ہماری یاد ہے نا ہم تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں گھر کے کاموں میں بزی ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہاں سے دن شروع اور کہاں رات ختم تو وہ تو پتا ہی نہیں چلتا ہے
ہاں تو ہے اور دادی کہاں ہے
س وہ تو نیچے ہے نیچے سوئی ہے وہ ہاں اس کو تو کیا ہے وہ تو وہاں پہ بھی اندر ہی رہتی تھی یہاں
ٹھ
وہاں بہت شور آ رہا ہے وہاں سے
نہیں یہ کون ہے
ہاں ادھر کوئی نہیں ہے لیکن چلا نے کی آواز ہآئی کوئی چلا رہا ہے
چلا نا نہیں مما بات کررہی ہے فون پی
اتنے زور سے
یہ واش روم میں ہے اصلی کبڑی دورہی اور بہن کے سبات
اچھا ٹھیک ہاں بہنوں کی باتیں بھی کتنی گہری ہوتی ہے
ہاں یہ کارتی ہے سا اورور ج ہیں کس کس رپ
اچھا ٹھیک یہ بڑی والی بہن ہے
ماما بڑی ہے سب سے اس کے بعد ہے وہ جو ٹیلر ہے نا باہر الطاف بھائی
اچھا ٹھیک
اس کے بعد اس کی بیوی ہے
اچھا ٹھیک
ہاں اور جانتی ہو الطاف بھیا کو
ہاں ہاں اور کیا وہاں کے تو ہر ایک فرد کو میں جانتی ہوں
ہوں وہ ہی میرا ماسی کا پتی ہے موسی
موسا جی
ہاں اور
بس ٹھیک اچھے سے آپ سناو
اب س۔ س۔ سیٹ کیا سارا سامان
بہت سارا سیٹ ہو گیا مطلب رومس بالکل خالی ہے ان میں کوئی بھی کچرا نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے
اچھا ٹھیک
وہ تو سارے رومس ہو گئے سیٹ اور اوپر بھی کروکری بھی سیٹ ہو گئی اب جو یہ کاپر ہے نا
ہاں
وہ بھی ڈبوں میں ہی ہے
اچھا اچھا
الماری ہے لیکن میں سوچتی ہوں کہ بہتر رہے گا کیوں نہیں میں الماری میں ان کو یہ چڑھے گی
آپ کہاں رکھو گی
ہاں وہ میں نے وارڈ روب کے اوپر ڈبوں میں ہی رکھی ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
اچھا کیا
کروکری تو کل سنبھالئینگے
کوئی بات نہیں دھیرے دھیرے ہوتا ہے اب ایک ساتھ ہی اگر زیادہ کریں گے تو پھر صحت بھی ٹھیک نہیں رہے گی
آپ کو پتا ابھی کیا ہوا ابھی یہ آیا تھا نا ارہاں آیا تھا نا تو ا وں میں ٹائم دیکھ رہی ہوں بار بار وہ مجھے کہہ رہا تم ٹائم کیوں بار بار دیکھ رہی ہو میں نہ اسکو کو کہا جب تک تم یہاں ہو نا میں نے تین سو چار سو کمائے ہوئے ہو تے یہاں مت نہ ہے مطلب یہاں مت نا یہ شور وور ہے کچھ ہے یہاں نہ کوئی کسی کا پوچھتا ہے یہاں اگر کسی کو مطلب رات کو چوری بھی دن میں چوری بھی ہوگی نا کسی کو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا وہ ا اس نے مجھے کہا تھا کہ مطلب باہر نکلو تو میں نے اس کو کہا نہیں مجھے ٹی شرٹ لگا کے ٹی شرٹ ٹرؤزر لگا کے تو میں باہر نہیں نکلوں گی میری بہن میری بہن بول رہی ہے تو میں سے کہنا تھا آ جاو اندر ہی آ جاؤ اس کو جوس ڈرائی فروٹ وغیرہ دینا تھا
وہ تھا نانی ہے نا بائی میں
وہ سن لیتے وہ کون ان کو کہاں پتا چلتا لیکن عزت بہت کچھ ہے
ہاں
نہیں میں نے پھر مارے اوپر اس کو اندر سے جوس وس کچھ نکالا اس نے بولا نہیں میں نے اس کو بولا ڈرائی فروٹ اس نے بولا جب تک تم ڈرائی فروٹ نکالو گی تب تک میں بھاگ بھی چکا ہوں گا میں نے بولا نہیں انتظار کرو نا تو اس نے بولا نہیں اب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو تب ساتھ میں نکالنا وہ اس کو صرف کاجو پسند ہے
اچھا
باقی جوس فروٹس وغیرہ اس کو کچھ بھی وہ پسند نہیں ہے
اچھا ٹھیک ہاں
اس کو کاجو پسند ہے تو اب اب اس نے بولا مجھے پانی کا گلاس فریج کا نہیں ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے اب ماریہ نکلی نا پانی کا گلاس ہاں پانی کا گلاس لے کر نکلی نا ماریا
ہوں
تو اس نے گیٹ کے پاس ہی وہ گرا دیا میں نے اس کو بولا کسی چیز کا ملال نہیں تھا لیکن عزت
عزت کی بات ہے
عزت کی بہت ہے وہ ڈائلگ سنا ہے کشمیری میں تو میں اس کو وہی کہہ رہی تھی میں نے اسکو خود لیا ہے ہاں پھر میں نے اس کو پھر سے لایا پھر میں اس کو خود لانے گئی تو میں مایا کو بول رہی تھی اندر ہی اگر مجھ جب گیٹ کے پاس یہ گرےگا نہیں وہ گیٹ تک پہنچی ماریا ہم اس کو دے ہی دے مطلب نیچے سے چپل دکھائی دے رہی ہے نا اس کو گیٹ کھولنا تھا گلاس ہاتھ سے ہی گر گیا
کوئی بات نہیں
وہ ہنس رہے تھے دونوں وہ پاگل تھے دونوں
اچھا ہے اگر یہاں محج نگر میں لاتے نا پتا دنیا بات ہی کرتا ہے نا
ہاں اصل میں دیکھو مسئلہ کہ ہم اپنا جاتے ہیں ملنے ولنے ہم مطلب میرے پاس اگر اس پہلی بات نا اس کے پاس ٹائم ہے
نہ آپ کے پاس
نہ میرے پاس ٹائم ہے اس لیے ہم دونوں کو مطلب
مطلب میں میں زیادہ بات وات کرنے سے ملنے ولنے سے انسان سمجھتا ہے ایک دوسرے کو ہے نا
مطلب زیادہ بات کرنے سے
اچھا کرتے اللہ کی قسم زیادہ باتوں میں لڑائی ہے خدا کی قسم فتنے ہیں زیادہ باتوں میں
دیکھو پرسوں کیا هوں میں سچ کہوں گی پرسوں کیا ہوا ہم بات کر رہے تھے ہم بات ہی کر رہے تھے جب سے اس نے اسکول جوائن کیا نا
ہم
اس میں اس سے وہ مطلب اسکول جاتا تھا لیکن وہ بھی اسمے میں مطلب کچھ یہ کرتا تھا
ہاں
چینج کرتا تھا اسکول تو اب اس نے چینج اسکول کیا وہ اسکول میں وہاں مطلب بہت اسٹرکٹنیس ہے وہاں مطلب اسٹرکنیس کیا ہے مطلب کلاسز دینی پڑ ب یہ کال وغیرہ کچھ نہیں ہوتا پھر وہاں سے آگ وہ دن بھر دھوپ میں ہوتا تھا نا وہ تھک چکا ہوتا تھا پھر مطلب بات شام کو بھی نہیں ہوتی تھی صبح بھی وہ صبح کہتا تھا میں نکلا اسکول کے لیے وہاں زیادہ سے میں نکلا اسکول سے باہر گھر کے لیے بس اتنی بات ہوتی تھی پرسوں میں اس کے ساتھ اتنی لڑائی کی میں چلا رہی تھی میرا گلا سو گیا وہ مجھے اس میں بھی کہہ رہا ہیں تمہارا گلہ سوگیا پہلے پانی پیو پھر لڑائی کرو
نہیں اللہ کی قسم زیادہ کتنی ہے اچھا کرتے ہو
یہ نا بہت زیادہ پھر اس نے بولا اسی دن کی میں آؤں گا تو میں نے اس کو کہا نہیں ابھی مطلب گھر میں وہاں یہاں آتے جاتے ہیں تو جب کچھ دن ہو جائیں گے سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے
اس کے بعد
اس کے بعد اب تو پھر پرسوں سے مطلب کوئی بات نہیں تھی اس نے بولا مجھے کوئی آنے کا پلان نہیں تھا اگر مجھے آنے کا پلان ہوتا ہے تو میں ہمارے
پر دیکھنا تو بس یا تو انسان کے پاس ٹائم ہونا چاہیے ہے نا
میں اب اس نے بولا اگر مجھے پلان ہوتا آنے کے لیے تو میں مائرے کے لیے کچھ لاتا
ہوں
تو اس نے پرسوں لاسٹ ٹائم اس نے مجھے لیا تھا مولوی صاحب کے پاس اس نے وہاں سے اتنی اچھی بریانی لائی میں اس کو پرسوں سے لڑائی کریوں مجھے وہیں سے لیکر آؤ کیسے بھی کر کے مجھے وہی سے مجھے ہوں دو سو میں وہ مجھے لا کے دو وہ مہنگی آتی ہے وہاں سے وہ اتنی ٹیسٹی ہوتی اتنی مزیدار تو اب اس گا مجھے پلین نہیں تھا آنے کا پھر کیوں آئے اگر پلین نہیں تھا آئے کیوں بولا نہ اسے گزر رہا تو میں کیا واپس نکلو
وہی بات ہے نا یہ ملنا نہیں ہوتا ہے اب انسان خالی چہرہ دیکھتا وہ کا پتہ نہیں کس برابر ہوتا ہے
ہاں اور کیا
اچھا کرتے زیادہ بات ہی نہیں کرتے زیادہ باتوں میں لڑائی ہے
ا وہ بھی بزی رہتا میری ساس مجھے کال کر کال کی تو اس کو پھر کسٹمر آئے تو اس نے بولا چلو ہم بعد میں بات کرتے ہیںول ٹھیک ہے گھر جا کے پھر آرام سے بات
وہ کچھ کام کرتی ہے
کوسمیٹک شاپ ہے نا اس کی
اچھ سمجھتی اچھا ینگ لیڈی
یس وہ بہت زیادہ تیز ہے تیز کی مطلب وہ محبت کرنے والی ہے مطلب پھرتیلی ہے وہ سست کاہلی نہیں مطلب وہ صبح اٹھ ت ہے کا ہے ہاں وہ اتنی تیز ہم جو بات کر رہے تھے ہم اس بات کو بیچ میں چھوڑ کے ساس پھر پہنچ گیا میں آپ کو بولوں گی میں آپ کو پھر سے کال کروں گی نا پھر میں اس ٹائم پہ آپ کو بولوں گی میرا اب اتنا کہہ رہا تھا وہ اب ماریا کو کہ رہا تھا اتنا شور آ رہا ہے
یہ مما ہے اس نے اتنا شور اٹھایا
تو اب اس نے ماریہ کو بولا مجھے خود ک ماریہ کا نام میں نے لیا مجھے خود کھانے کا موڈ تھا یہ موموز اور بریانی میں نے مائرہ کی طرف چہرہ کیا مائرا کو اشارہ دکھا رہی تھی تو اس کو بولا ایسے مڈولس کو بولو جاؤ کوب پسند تو وہی لانا مائرہ کو بولنا نا سیدے بریانی اور موموز لے کے آنا یہ مجھے کہے رہی تمہیں خود کھانے کا موڑ ہے نام کتے
میرا دیتی ہو
دیکھ وہ دونوں آپس میں انہوں نے مجھے پاگل کیا مائرہ گیٹ پہ تھی وہ ہے نا ما کا نام بھی بول رہی بول رہا ہے مجھے چلو لڑائی کرنے جانا ہے چلو ایک ساتھ جاتے میں بولا تم دونوں پاگل ہو
آپ کو کرتی ہوں کال بیک ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اوکے